وورحمۃ ال وبرکاتہ
وعلیکم السلام جناب آپ ٹھیک ہو اچھے سے ہو
ٹھیک ہے گھر تو سب ٹھیک ہے آپ کے اور اب بتائیے آپ کیا کر رہے ہیں بس بس کیا ہی چل رہی ہے زندگی اچھا ٹھیک ٹھیک آپ بہت ہی زیادہ تندرستی حاصل کرتے ہیں چلیے میں آپ جی جی ہاں اچھی بات ہے اچھی بات ہے تو میں آپ کو چل آپ کوا آپ پہ تھوڑا کل کے پرچے کے لیے تھوڑا علم کی ب بو چار آپ بارش آ کر دیتا ہوں تو کل کا جو ہمارا پیپر ہے وہ ہمیں آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کے نام سے مشہور ہے تو آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ایک ایسا پروگرامنگ کا جو ایک حصہ ہے جس میں ہم پروگرام کو آبجیکٹس کی شکل میں اس کو ہم آ
جی ہاں
ان کے پاس دو چیزیں ہوتی ہے ہر آبجیکٹ کے بس ایک اس کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے اور اس کے پاس فنکشن ہوتے ہیں جیسے مثال ہے ایک گاڑی ہے گاڑی کو ہم آبجیکٹ کہتے ہیں اور گاڑی کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہے جیسے کلر اس کی جو اسپیڈ ہے اس جو بہت سار حصے ہیں ہاں اور ان کے بہت ہی فنکشن ہوتے ہیں جیسے وہ چلتے تی ہے رکتی ہے آگے بڑھتی ہے پیشے جات ہے تو آپ کو سمجھ گیا ہوگا یہ یع کارک آبجیکٹ ہے اور جو اپنا ڈیٹا اور فنکشن شن دوون نور رکھ ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے وہ پروگرامنگ اور اوبجیکٹ میں ہم آگے چلتے ہیں جیسے ہم آگے چلتے ہیں تو او او پی کی ہم جو ہے بہت ساری اچھی چیزیں دیکھی کہیں گے کہ مطلب جو اس کے کہ پہلے ہم دیکھتے گے کہ اس میں جو بات کرتے ہیں ہم ایپس ایکشن پے کر تو صرف جو ضروری چیزیں کھانا اور باقی کی ڈیٹیلس کو چھپا کے رکھنا یعنی آپ کو کو دکھایا کچھ آگے سے جات ہے اور پیچھے سے بہت ساری جو کام ہے وہ ہوتی رہتی ہے ہاں ہاں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں تو اب ٹشن ہم اس کو بولتے ہیں جہاں پر جو صرف ضروری جو چیزیں ہوتی ہے نا ان کو خالی آگے دکھایا جاتا ہے اور باقی جو اچھی جو چیزیں ہوتی ہے ان کو پیچھے سے ہاں ان کو جی ہاں سچ کہہ رہا پیچھے سے پا جات ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ایسٹریکشن کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے انکپولیشن تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جو ڈیٹ اور فنکشنس ہوتے ہیں وہ ایک ہی یونٹ میں بند کر د کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم ایک اسٹوڈنٹ کو ہم بولتے ہے اس میں ہے اس کا نام اس کا پت نہ اس کو کسب جو ہے وہ اسی ایک اسٹوڈنٹ کے یونٹ میں اس کو کیا دیتے ہیں بند یعنی سب ایک ہی کلاس میرا کھا جاتا ہے اسٹوڈنٹ کی ایک کلاس بنائی جاتی اسی میں سب کر جات ہے اس کو بولتا ہیں انکپسولیشن یعنی ڈیٹا اور میتھ اس کو ایک ہی سگل یونٹ میں بات دیا نا ان کو کیا کہتے ہیں جی انکپسلیشن ہاں تو ایبسیکشن ہم نے بولا کہ آگے کچ دکھانا پیھے سے اس کو چوری رکھنا ان کا ایپلیشن ہم نے بولا کہ سب چیزوں کو بند کر د نا مطلب ایک ہی چیز میں ٹھیک ہے نا جی تو اس کے کےعد آ جاتا ہے انفارمیشن ہائڈنگ یعنی جو کے پاس جو بہت ساری آ معلومات ہے ان کو کیا ان کو چوری رکھنا ان کو اس کے جو کام کر رہا ہوگا اس سے دور ہے ٹھیک ہے اس کے بع آ جاتا ہے انہریٹینس انہریٹینس کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہی ہوگا کہ کہ ایک جو ہم کلاس بناتے ہیں ایک جو درجہ بناتے ہیں ایک درجے کے دوسر درجے کی جو خصوصیات ہے اس کے کا استعمال ایک درجے میں کرنا ٹھیک ہے جی ہاں جو فار ایزامپل آپ اگر مثال کی طرح دیکھ تو جو ایک انیمل جو ایک جانور ہے وہ کتا ہےل
جی جی جی
وہ جانور کی جو جانوروں کی سب خاصیت کو اپنے اندر لیتا ہے تو جانور یعنی جانور ک کتا ایک جانور ہے یعنی جانور کی سب خصیت کس کے ہے کتے میں تو یعنی اس کی سب خوصیت ہم نے اس چیزیں میں لی اس کے بعد آ جاتا ہے پاللیمارس فزم تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں وہ ایک ایسا فنکشن ہوتا ہے جو مختلف جو حالاتوں میں ہے مختلف طریقے سے کام کرتا ہے مطلب جس جس حالات میں ہم کو ایسے بناتے ہیں جیسے اس حالات میں یہ ایسے کام کرے گا اس حالات میں وہ ویسے کام کرے گا سالک میں ایسے کام
جی ہاں ہاں
کو ہم بولتے ہیں بالیمارفزم کا مطلب ینی منی فارمس کو ہم بولتے ہیں جہاں پر ایک انٹرفیس مختلف جو ہے ٹسکس وہ کرتا جاتا ہے
جی بالکل بالکل
چلتا رہے ہے تو پھر ہم آگے دیکھیں گے کہ ہم آگے جیسے آگے چلتے رہیں گے تو تو ہم دیکھیں گے آپریٹر تو رن ٹائم پر میمی جو ہے اللاٹ کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں کسی کو آپریٹر کو یا چھوڑ دیجیے س سب تو ہم آگے چلتے ہیں اب دوسر یونٹ ای جو دوسر پررچ ہے دوسرا درجہ ہے اس کی طرف پہلے جی میں اتنا نہیں تھا تو دوسرے درجے میں اس اس کا مقصد کیا ہے کہ تھوڑا دماغ میں رہے پھر باقی تو خود بھی پڑھنا پڑے گا آپ کو باقی آپ کو دیکھنا پڑے گا ہاں ہاں جی جی جی تو ٹھیک ہے تو آگے ہم کلاسک پ ہممدکھ یں گے کہ کلاس کا مطلب کیا ہوتا ہے تو یہ ایک کیا ہوتا ہے یہ ایک بلو پرنٹ ہم جس کو بولتے ڈیزائن جو ہے نقشے نقشہ بولتے ہیں ایک نقشہ ہوتا ہے جو بہت سارے ابجیکٹ کو بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے ایک کلاس آپ کو پتا ہی ہوگا کہ گھر کا جو نقش ہے اس
جی بے شک بے شک
گھر ہے اس کو کیا گیا آبجیکٹ یعنی جو پہلے ہم نقشہ بناتے ہیں اس کو ہم کلاس کہتے ہیں اور ج پھر گھر تیار ہو جاتا ہے اس کو کوم ابجیکٹ ہیں میری کلاس ایک یوزر جو جو استعمال کر رہا ہوتا ہے اس کے دوارا بنایا گیا ہوتا ہے اور جس میں ہم ڈیٹ اور فنکشن جو ہے جو اس میں ہم اس کو کو ضروریات ہے اس کے حساب سے رکھتے ہیں تو اس کو کلاس کہتے ہیں تو پھر ہم جائیں گے اب آبجیکٹ ابجیکٹ کسے کہتے ہیں تو اوبجیکٹو اس کلاس کا ہے ان ینس ہوتا ہے ینی مت مطلب اگر ایک جودھر ج ایک اگر یہ بچا ہوتا ہے جو کسی کلاس تو نی اگر ہم س اسٹوڈنٹ کی کلاس اگر ہوئی بنی ہوتی ہے تو علی اور احمد ہے اس کلاس کی آبجیکٹ ہو ہے یع اس کلا میں کیا چیزیں انہیں ہم آبجیکٹ کہتے ہیں تو ان کی کیا ہوتی ہے وہ اوبجیکٹ کلاس کی کاپی کاپی ہوتی ہے جو میمری آکی پ کرتی نا ہ تو آ بولتے ہیںے ڈی ٹی یع ایسٹریکشن ڈیا ٹائپ اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں کیا ہو جاتا ہے اس میں کی ایبسٹریکشن ڈی ٹائپ صرف بتاتا ہے کہ یہ جو آپریشن آپ نے کیا ہے یہ نہیں یہ مطلب ب ت ہے کہ آپریشن ہوگا پتا تھا کہ اندر سے کیاس ہوگا مطلب آپ کو خالی یہ پتا چلتا ہے سییکشن ڈیا ائمک یہ والا چیز ہونے والا ہے لیکن یہ نہیں پتا چلتا کیسے ہونے والا ہے ٹھیک ہے ہاں جی اس میں کیا ہوتا ہے پوش اور پاپ ہوتا ہے دو اس میں آپریشنس ہوتے ہیں جو اس میں مطلب کام ہی ہوتی ہے ایک تو دھککا اور اوپر پاپ ہو نا تو اس کی جو اب ہم دیکھیں گے کہ ایٹریبوٹس اسے کہتے ہیں تو اب جو ہم کلاس ہم نے اوپر بنائی جو ہم نے اوپر گھر بنایا اس کے اندر ہم بہت سے جو ہے ویریبلس کو ہم جو ہوتے ہیں ایٹریبوٹس کہتے ہیں یعنی جیسے ہم نے گھر بنایا تو ہم نے اس پہ دروازے لگائے دروازے کا ایک نام رکھا اس کا ایک نمر کہیا جیسے ہم نے اسٹوڈینٹ کا ایک یہ بنایا کلاس تو اس میں جو نیم ہے ایج ہے رول نمبر ان کو کیا بولتے ہیں ان کو ہم ایٹریبیوٹس کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد آ جاتا تاہ پ میتھڈس یعنی ہم کام کیسے کریں گے تو کلاس کے اندر جو بھی فنگشن س ہو جیسے مطلب جس طریقے سے وہ کام کرے گا اس کو کیا کہتے ہیں میتڈ کہتے ہیں جیسے مطلب ڈسپلے یا دکھانا آپ کو یا آپ کچھ اس کو اندر دیں گے یا اس اس کو کچھ کہیں گے کہ کچھ آپ میں میتھ کے کچھ سوالات حل کرے تو وہ چیزیں بھی اس میں آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد آ جاتا ہے اسٹیٹ آئیڈینٹیٹی اور بیہیوئر تو اس میں کیا آ جاتا ہے کہ آپ کا جو آبجیکٹ جو آپ نے بنایا اس کی جو اس وقت کی حالات وہ کیا ہے تو وہ چیزیں اس میں آ جاتی ہے جیسے ہم بولیں گے آگے جا کر کہ جو ہم نے گاڑی تھی اس کا جو رنگ تھا وہ لال تھا اور اس کی اسپیڈ جو ہے ساٹھ ساٹھ کی اسپیڈ وہ رکھ سکتی ہے ٹھیک ہے ہم آئیڈینٹیٹی اس کے بع بولتے ہیں جو آبجیکٹ کا یونیک پہچان ہوتی ہے اب اس کے بد ہم سیدھا آ جاتے ایک ٹرکٹر پر جو کنسٹرکٹر ہم ایک ایسے اچھی اسپیشل والے فنکشن کو ہوتا ہے جو آبجیکٹ کریئٹ کرنے کے لیے ہمیں ہمیشہ کہ لینی
مدد کرتا ہے جی بے شک
کرتا ہے جی جی تو کلاس کا نام جیسے کلاس کے انعام جیسے کلاس کے نام جیسا نام ہوتا ہے تو کلاس جیسا ہی اس کا نام بھی ہوتا ہے کنسٹرکٹر کا تو جو ہوتا ہے اور ٹائپ نہیں کرتا اور ٹوٹلی کال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کنٹرکٹر جو ہے آبجیکٹ کو شرو کر کرنے کے لیے مدد ہوتا ہے ٹھیک ہے نا آبجیکٹ ہم نے بنایا تو اس شروع کرنے کے لیے وہ مدد کرتا ہے اب اسی میں آ جاتا ہے ڈسٹرکٹر ڈسٹر اسٹرر کیا کر ہی اس آبجیکٹ کو ختم کرنے پر ختم کر دیتا ہے خود ہی جیسے ڈسٹرکٹر بہت ساری جو چیزیں ہیں ان کی جو میمری ہوتی ہے جو ان نے پکڑی ہوتی ہے تو ان کو وہ کھلا دیتا ہے ختم کر دیتا ہے کنسٹرکٹر ان کو بنا دیتا ڈسٹرر ممری کو کھلا دیتا ہےتم ہاں جی تو اب آ جاتے ہے کاپی کنسٹرکٹر پہ تو ایک اگر آبجیکٹ کا جو ڈیٹا ہے وہ سر آبجیکٹ میں کاپی کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے کنسٹرکٹ کاپی کرنا ٹھیک ہے نا ہاں تو اب آتا ہے اسٹیٹ ٹ ڈیٹا مینیجر ایکسٹاٹک ڈیٹا مینجر کی صرف ایک کاپی ہوتی ہے جو تمام آبجیکٹ شیئر کرتے ہیں چھوڑے یہ سب یہ جو بھی آ یہاں سے باتیں ہو رہی یہ یہ فنکشن اب ہم آتے ہیں سیدھا تیسر حصے پر تیسرا حصے میں کیا کہتا ہے یہ تیسرے حصے میں کہتا ہے کی جو ایک انری ٹس جو ایک بولتے ہیں کہ مطلب جو دوسری چیزوں سے ہم نےیکھا کہ پہل دوسری چیزوں سے اپنے اندر ایک کلاس میں سے دوسرے کلاس میں اپنے اندر جو کلاس پراپرٹی جو بہت ساری جو خوب ں ہیں وہ آپ اندر لینے کو کیا کہتے ہیں ہم یرٹنسی کہتے ہیں تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کی اس کے جو بہت سارے حصے کیے گئے ہیں ایک تو ہے سنگل انٹنس یعنی ایک کی جو ماں باپ ہے اس سے ایک اور مطلب ہم نکالے بچے کی ایک کلاس نکالے جیسے ہم اے سے نکالیں گے بی اس بدائیجیھی ملٹی لیول عنی ایک سے دو لیولس نکلے ینی اے سے بی نکل بیس س اور ملٹیپل انہ کے اس میں کیا ہوتا ہے اور بھی دونوں سے انہٹ ہو انہلٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی وہ دونوں سےی جو ان ہے وہو بیا ہے لے لیتا ہے تو ہر ارک ان جوھا اس کا حسہ آ جات ہے جس میں کیا کرتا ہے اے سے بی اے سے آ جاتا ہے بی اور سی سے ڈی انہرٹ کریں ٹھیک ہے اے سے
اور بی س سی جی
جی تو اس کے بعد آ جاتا ہے ہائیبرڈ ہائبرڈ میں کیا کرتا ہے مختلف انہیٹنس ٹائپس کا کمبینشن یعنی بہت ساری ملٹی لیول لیول یا سنگل کا ہائررکل کا ان کا جو ایک کمبنیشن کا جو ایک حصہ مجموعہ بنتا ہے تو اس سے ہم کہ ہیں پ ہائبرڈ اب ہم کہتے ہیں کہ ایکسس اسپیسیفائ یعنی مطلب جیسے بہت ساری جو چیزیں ہوتی ہے وہ ہر کسی کو دیکھنے کے لیے نہیں ہوتی جیسے ہم کچھ چیزیں استعمال کرتے ہیں ہمیں جو اس کے پچھلے والے حصے میں کچھ اگر کام چل رہی ہو جانا ضروری نہیں ہے تو پہلا آ جاتا ہے اس میں پبلک پبلک مطلب مطلب ہر کسی کو وہ دکھ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا چل رہا ہوتا ہے دوسرا جیسا پرائیویٹ وہ خالی کچ ہی کو دکھ ہے تیسرا آتا ہے پروٹیکٹڈ وہ اس سے ہی زیادہ مطلب کچ ہی کو دکھتے تا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ہاں جی جی وہی آپ بول رہے تو ہاں ہمارا وقت ختم ہو گیا جی تو آگے باتیں ہوتی رہیں گی تو آپ ٹھیک جی جی جی آپ مجھے پت ہے کہ آپ کو اور ایک دینا ہے کہ ابھی نہیں دینا ہے اور
جی جیسے آپ کی مرضی
چلیے ٹھیک ہے آبھائی روک کیا آپجھے خالی بتا دیجیے گاجھے بھیج دیجیے گا کون سی والے استاد میں آپ کو پرچا میں بھیجوں تو آپ مجھے بھیج دیجیے وہ چیز جی بھیج دیجے پٹھ
جی اللہ حافظ